السلام علیکم
وعلیکم السلام اچھا کتنے کیا ہے بس ٹھیک کتنے کی بسمہ کے ساتھ آپ
میں میرے کمپلیٹ ہو گئے پانچ ابھی سیکستھ ون ہے
وہی بسمہ کے ساتھ کیا آپ نے ابھی
ہاں میں نے بسماں کے ساتھ دو کیے آپ کے ساتھ تین ہو گئے پانچ ابھی سیکست ون ہے
ج میرا یہ میرے ساتھی چو فورتھ ون ہے
ہاں
اچھا بسمہ کے ساتھ آپ نے ایک ہی کیا
نہیں دو
آپ اس کے ساتھ آپ کو اور تین کرنے ہیں اس ایک کے ساتھ خاطر ہیں نا پانچ
ہاں
ٹھیک
کال کروں گی میں اس کے س تین وہاں سے اس کو ہو پتہ ہی نہیں ہے وہاں سے مجھے رنگی نہیں اس کو رنگنگ آتی ہے ملیکہ کہ مجھے کال نہیں آ رہی ہے اس کی
اچھا اس کو کچھ فالٹ ہے پھر میں کل آپ کروں گی نا اس کو یہی سے تین کو کمپلیٹ
ہاں
پھر آپ مجھے میسج کرنا میں آپ کو کسی دوسرے کا نمبر دیتی ہوں
اوکے ٹھیک
میرے ساتھ اب آپ کو ایک ہی کرنا ہے
ہاں
لیکن م میری ٹاسک پینڈنگ
آپ کو کتنی ٹاسک آئے ہیں
مجھے میں نے ابھی سترہ ہی کیے ہیں تھرٹی آتے ہیں نا ٹوٹلی
ہاں
میں نے ابھی سترہ ہی کیے ہیں تو آپ کے جب مجھے کمپلیٹ ہو جائے آپ ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے گا نا پانچ میرے ساتھ برابر
پھر آپ وہاں سے کر رہا ہوں
پھر میں آپ یہیں سے یہاں سے کروں گی آپ میرے ساتھ پھر پانچ کرنا ہو جائے گئے نا آپ میرے پانچ بھی آپ کے اس میں اکاؤنٹ میں ایڈ پھر آپ کا یو پی آئی ڈی شو ہوگا وہاں پہ ابھی بھی ہو تو ابھی بھی ہوگا آپ دیکھو
نہیں نہیں ابھی نہیں ہو رہا ہے مجھے
دیکھا آپ نے
ا پانچ میں نے سبمٹ کیے نا پانچ تو وہاں پہ نہیں شو کر رہا تھا کیا پتا سکس کے بعد ہو جائے
ہاں
سکس کے بعد بھی ہو سکتا ہے
کل کروں گی نا میں آپ کو یہیں سے پہنچ
ہاں
اور پھر آپ کو پھر بھی ٹھیک ہوگا ہے نا
ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے پھر میں کل اب دن میں فری ہوگی تو مجھے کال کرنا میں آپ
میں فری ہو کے کال کر ہوں کیونکہ مجھے میں دو بجے بھی فری ہو سکتی ہوں ایک بجے بھی تین بجے بھی وہ مجھے نہیں پتا لانج بریک اپ ہوگی ہاں میں یہ نہ نہ میں میرا ہے نا الگ روم لنچ کرنے کا
اچھا ٹھیک ہے آپ تو وہاں پھر بیٹھ سکتے ہو دس بیس منٹ
ہاں میں بیٹھ سکتی ہ
تب کال کرنا
ٹھیک ہے ہاں میں کروں گا ک تب کال ریضا سوئی
کیاتا بھیسنا ہاں وہ سویی تب آپ دن میں بسما کے ساتھ بھی کمپلیٹ کر سکتی ہو پھر شام
میں نے اس کو بولا لیکن اس کو ہے نا پرابلم اس کو وہاں سے نہیں ہوتی ہے کال
میرا مطلب ہے آپ کو ابھی اس کے ساتھ پینڈنگ ہے نا یہاں سے
ہاں ہاں ہاں میں کوئی بات نہیں اس کو کر سکتی ہوں
ہاں مطلب یہاں سے آپ کو ہوتا ہے دو ہی کیے ہیں آپ اس کے ساتھ پانچ کرو جب وہاں سے ٹھیک ہوگا پھر وہ وہاں سے کرے گی
تین دل کروں گی اس کے ساتھ
اب دن میں آپ فری ہوگی نا پھر آپ اس کو کال کرنا اگر وہ فری نہ ہو پھر مجھے کرنا یہ بھی ٹھیک ہے ہے نا اور
آپ کیا کر رہی ہوئی ک شور ا رہا ہے ادھر سے ہاں وہ سب سوی بس میں میں میں ہی رات مے گل
وہ تئین بھی تھی پانی میں اس کو منڈانا
ہاں نہ نہ
اچھا
وہ جو وہاں اپنادی کے یہاں بیچے وہ پہلے پانی میں گئی ان کو بھی ہے نا وہی
وہاں پہ ان کو اس میں پانی بھر کیا ہوتا ہے
ہاں پارک میں
بالک ہوتا
وہ سب ہاں وہ اترتے ہیں دانش بھی اترتا ہے وہ بھی اس کا بھائی نہیں نہیں وہ وہ صاف وہ صاف کرتے ہیں پھر نیا ڈالتے ہیں
ڈالا نا اس نے ہمارے سامنے نیا پھر اس میں تئین گئی
اچھا اچھا
ہاں ایک ہی پانی میں کا وہ تو گندا ہو جائے گا نا ہوں گندے پانی ہاں ان کو بھی اتنا بڑا ہے
اچھا
لیکن ہمیں شاید اب یہ خراب ہو گئے پھٹ گیا ہے کسی دور جگہ پہ ہم نے اب اس کو ٹیپ لگایا تھا
اس کو کیا ہوا نکالتی ہے
ہاں کیونکہ پتا نہیں ہاں اوپر گرمی میں تھے نا
ہ ہاں تب تو وہ وہ ہوگا آپ کو وہاں اوپر نہیں رکھنا تھا
وہ پھر بھی رکھے وہ پھر بھی رکھا تھا بالٹی میں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا گرمی میرے ہ گرمی سے دو جگہوں پہ پھڑ گیا اب ہم نے ٹیپ لگایا تھا ادھر بٹ پھر بھی اس کو نکلتا ہے تھوڑا تھوڑا
اچھا
لیکن چلے گا چلے گا
چلے گا
ہوں وہ میں نے اتارا تھا پرسوں
ہوں
میں نے اسے پمپ مانگا کیونکہ ہمارا جو پمپ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا پھر انہوں نے دیا
اچھا ان کو بھی ہے
اب میں نے آج لایا وہ ان کو نہیں ہے وہ بھیڑوں کے لیے ہے قربانی کے لیے وہ پمپ جس سے بھیڑ کو ہوا بھرتے وہ اسی سے وہی ہوتا ہے نا وہ والا پمپ
اچھا
وہ آصف جاتا ہے نا مارنے وہ بھیڑ ویڈ اس عید پہ گیا تھا مارنے ہاں
پیسے
اور اس نے اس عید پہ ہاں اور اس عید پہ بھیڑ بھی لائے تھے پھر بیجے چھ لائے تھے چھ لائے تھ تھے پھر بچے وہ عید سے پہلے ہی لائے تھے
اچھا اس کی بیوی کیسی ہے میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو
لمبی بہت
اچھا
مم اچھی ہے ویسے تو
افرا کی شادی ہوت ہے
ہاں نیکسٹ ایئر وہ ان کو بول رہے تھے اکٹوبر میں تیار ہو لیکن افرا نے بولا نہیں نیکسٹ ایئر
وہ خود اچھی ہے اس کا ہسبینڈ زیادہ عجیب س ٹھیک نہیں ہے مطلب اس سے اچھا افرا ہے اس سے اچھی
تم نے کب دیکھا اس کو
آپ نے تو فوٹو دکھایا تھا جب اس کی
اچھا ہاں وہ نہیں ہاں وہ نہیں ہے اچھا تو اس کو ہے اکنے وکنے چہرے پہ
ہمم
وه لیکن وہ اس سے دو سال چھوٹا ہے
افر سے یہ کیا گاؤں میں کرتے ہیں شادی اس سنیا کی بھی گاؤں میں کی
پتا نہی پر اپر سے اسکی آواز پتا ہے کیسی ہوتی ہے بولتا ہے وہ بولتا ہے السلام علیکم
ہاں
اللہ کی وہ مجھے ایسے سلام کرتا ہے السلام علیکم
گاؤ والا
ہا تھک ٹھیک ہو ایسے کرتا آ
پے سے اس سے بات وات کرتی ہیں نا
ہمم
وہ بھی کام کرتا ہے
وہ بھی پڑھ ہی رہا ہے اس کے ایگزام چل رہے ہیں لاسٹ ایئر اسکوسٹ ایگرییکلچر کا ہارٹییکلچر
وہ گھر میں کون کون ہیں اس کے
وہ ہیں بھائی دو اور ماں باپ دونوں گورمنٹ جاب کرتے ہیں
وہ بھی گورمنٹ جاب کرتا ہے
کون باپ
اچھا اچھا ٹھیک
وہ خود پڑھتا ہی ہے ابھی وہ کچھ نہیں کرتا ہے اس کا باپ اور اس کی مما اس کی مما ہے نا آنگن واڑی میں ٹیچر وہ
پھر دونوں یہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں تو
دونوں گورمنٹ جاب اور اور اس کا جو کیا جو ہیں وہ بھی اچھے پوسٹ پہ ہیں وہ سب اچھے پوسٹس پہ ہیں گاؤں کے ہوتے ہیں نا اچھے پوسٹس
ہاں لیکن گاؤں کے گاؤں کے ہی ہوتے ہیں
ہاں خصلت ہوتی ہے جی
کتنا بھی صاف رکھو گاؤں کا گاؤں کی خوشبو آتی ہے
میں نے کہا نا ویسے ہی بات کرتا السلام علیکم وہ ایسے ہی بات کرتا
اچھا با نیچے مجھے ڈھونڈ دی ہے می آئمن کہاں ہے آئمن کہاں ہے
ہلو ٹائب کیا آیا مطلب ٹائم کتنا ہوا
نو نو منٹ
نو منٹ تو ابھی ایک ہی منٹ ہے بس اب یہی کروں گی پھر سووں گی مجھے کل
ہاں ہاں ٹھیک ہے میں بھی کنڈن پے ہوں
ہمم پر میں نے میں نے اللام رکھا اب مے مے کل سویرے اٹھتی ہوں اسی لیے کیونکہ مجھے نو بجے اوٹی اسٹارٹ ہوتا ہے
ہوں
مجھے سویرے پہنچنا پڑتا ہے
ٹھیک ہے
ہاں ابھی لاسٹ والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے
ہاں وہی وہی وہی میں بھی سوچ رہی تھی
اپ تو وہ کے بول رہے اس کے پاس رزا ہیں کہ نہیں رزا سو گئی
ہو گیا
ہاں
کتنے چلو میں کاٹتی ہوں